ویکم
ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک وہاں سارے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں بس شکر کالج گئے تھے آپ آج
ہاں کالج گیا تھا میں آج
اچھا ٹھیک کیسا رہا آپ کا دن
ہ دن اچھا ہی رہا ایسے تو آج دن میں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پوچھو مت حالت خراب ہو گئی
ہاں مطلب انسان بہت پریشان ہوتا کہ نا
ہاں پچھے بتاؤ کیا کرے تھے آج
بس کچھ نہیں آج میں نے کچھ نہیں کیا میں بیماری تھی پھر ایسی ہی بیٹھی ہی تھی
اچھا ٹھیک اب ٹھیک ہو
ہاں اب فرق ہے
ٹھیک ہے اللہ شفا دیں آپ کو
آمین آمین مطلب علم بھی کتنی ضروری چیز ہے نا
ہاں پ تو سب سے بڑی دولت ہے
ہاں مطلب علم کا مطلب ہے جاننا سمجھنا پہچاننا کتابوں سے حاصل ہونے والا علم کتابی علم ہے اورتجربے سے ملنے والا علممل عملی علم کہا جاتا ہے اس کو تو انسان اگر جب صحت مند ہوگا تندرست ہوگا تب مطلب انسان علم بھی اچھے سے حاصل کر سکتا ہے
ہاں
اور دنیاوی علم اور دینی علم اگر دونوں کے بغیر انسان ادھورا ہے علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی یہ بہت پرانی کہاوت ہے
ہاں اس سے ہی بولا آپ نے
ہاں اور آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عم ایک ایسی دولت ہے جوونک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے وہ دن ب دن بڑھتی ہے اگر انسان اس کو اس پہ کام کرے گا وہ دن ب د ن بڑھتی رہے گی ہاں اور وہ بولتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے
ہاں پھر مطلب یہ یہ مطلب ہمارے اسلام میں بھی ہے
ہاں
ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا مطلب علم جو ہوتا ہے نا مطلب جو بھی ہم پڑھتے ہیں چاہے وہ انفارمیشن ہو چاہے وہ کوئی کتابی علم ہو علم اندھیری سے روشنی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے علم کو اچھے برے سمجھ علم جو ہے وہ انسان کو اچھے برے سچ جھوٹ حق باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے جاہل انسان اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتا ہے لیکن جو ایک سچا عالم ہو ہے وہ کبھی کسی غلط چیز میں نہیں رکتا
ہاں آپ نے صحیح بولا فلم انسان کے لیے ضروری ہے یہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرانا سکھاتا ہے علملم سے انسان کی سوچ بہتر ہوتی ہیں اور اور اس میں فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ جب انسان کو علم ہوگا نا کسی چیز کا تب وہ اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ لے سکتا
ہاں اور معاشرے میں علم
ہاں
معاشرے میں علم کا کردار بہت بڑا ہے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک علم یکتفہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے جیسے ڈاکٹرس انجینرس ٹیچرس سائنٹسٹ سب علم کی وجہ سے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں علم مشرق کو مضبوط اور ترقی یافت بناتا ہے
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح بولا ای لیم ہ
دور لگ سد تعلیم حاصل کرنیچ توئی
ہاں بالکل علم ترقی کی کنجی ہے آج مطلب کوئی بھی کسی بھی ملک میں اگر انسان جائے جیسے امریکہ جاپان چین ترقی کیوں کرے یہ لوگ کیونکہ انہوں نے علم کو اپنایا ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر انجینئر سائنس داں سب علم سے بنتے ہیں علم عزت اور مقام انسان کو دیتی ہے آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کوال ہے عم انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے جاہل جاہل امیر ہو امیر ہو یا کتنا بھی امیر ہو اس کو کبھی اتنی عزت نہیں ملتی جتنا ایک عالم کو عزت ملتی ہے لیکن عالم غریب ہو تو بھی لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اس کے قدم چومتے ہیں
ہاں ایسے ہی بولا آپ نے
ہاں اس لیے ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے استاد جو ہے نا وہی ہمیں مطلب علم سے آگاہی رو برو کراتے ہیں استاد کے بغیر علم ادھورا ہے استاد چرا کی طرح خود جل کر دوسروں کو روش نہیں ہوتا ہے
ہاں یہ بات تو آپ نے صی بولے ہمیں تو استاق ہی اظ کرنی چاہیے
بالکل آج کل کے آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ کامیاب ہے موبائل انٹرنیٹ ا آ سب علم کی ش شاخے ہیں لیکن افسوس ہم موبائل کو ٹک ٹاک کے لیے استعمال کرتے ہیں انسٹاگرام کے لیے استعمال کرتے ہیں گوگل سے علم لینے کے لیے نہیں اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کیا دنیا سے دنیا ہم سے بہت آگے نکل جائے گی اور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے
ہاں یہ تو صحی بولا آپ نے
آپ کو پتہ ہے جہالت کی وجہ سے لوگ توہمات پر یقین کرتے ہیں پھر کی واری ہوتی پھر کی کی واریت ہوتی ہے دہشت گردی غربت جہلت پیدا ہو جاتی ہے بے علم انسان اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتا وہ دوسر ر کا غلام بن جاتا ہے
ہاں ایسے ہی بولا آپ نے علم تو انسان کے لیے ضروری ہے
ہاں بالکل اس لیے ہمارے اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے نا علم حاصل کرنا ہر مرد و مرد و عورت پر فرض ہے تو اس کو فرض کیا گیا ہے ہمارے اسلام میں تو ہم اس کو کیسے ڈنائی کر س مطلب جتلا سکتے ہیں
ہاں علم تو انسان مطلب اسلد میں انسان بناتا ہے جو جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہو وہ تو جہالات اور یہ س بھرا پا ہوتا ہے اس کو تو صحیح اور غلط کا پتا ہی نہیں ہوتا یہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے
ہوں آپ کو پت ہاں آج کل کے دور میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا لیکن جو اسکولوں میں آج کل کے ٹائم پہ سسٹم لگا مطلب رکھا گیا ہے مگر یہ جو سسٹم آج کل کے اسکولوں نے اختیار ہیں نا یہ بچوں کے پہ انہیں بڑھانے کی جگہ پہ بچوں کو لگ تاکہ ہم پہ بوھ ہیکوچ اور وہ لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ آج کل کے بچے علم سے ڈرتے ہیں
کیونکہ ان کو جیسے ہوم ورک کا پریشر اسائنمنٹس کا پریشر پروجیکٹس کا پریشر ایگزامس کا پریشر پہلے تو سال میں پانچ ایگزامس ہوتے تھے آج کل کے کچھ ایسے اسکولس ہیں جو مہینے میں تین تین ایگزام کراتے ہیں بچہ بچارا نہیں پاگل ہو جائے گا کہ کہ میں کیا کروں میں کیسے ایگزام کتنے ایگزام اگر ایک مہینے میں تین ایگزام کرائیں گے وہ تو سال میں پتہ نہیں کتنے سارے ایگزام ہو گئے
ہاں ویسے ایگزامس تو ضروری ہیں پر ری زیادہ وہ بولتے ہیں نا کہ حد سے کوئی چیز کری جائے تو وہ پھر نقصان دایک ہوتی ہے
ہاں اور آج کل کے بچوں کو اتنی زیادہ ہوم ورک ملتی ہے کہ بچوں کو ہوم ورک کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے ہر اس اسکول جانے والا بچے کا سب سے پسندیدہ سوال یہ ہوتا ہے ٹیچر ہوم ورک دیا ہے کچھ بچے سن کر خوش ہو جاتے ہیں کچھ کا چہرہ اتر جاتا ہے آخر ہوم ورک ہے کیا چیز یہ سزا ہے یا انعام آپ کو کیا لگتا ہے
ہ جیسے آج کل کے بچوں کی جو حالت ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سزا ہی ہے
سزا ہی ہے بالکل
کیونکہ کوئی اپنے من سے یا شوق سے تو نہیں کرتا ہر کوئی ٹیچر کے ڈر سے اور مجبوری میں کر کے ہوم ورک کرتا ہے ورنہ تو جیسے مجھے بچوں کی حالت دکھ رہی ہے وہ تو یہ سب نہیں کرنے والے
ہاں آپ کو پتہ ہے استاد کلاس میں چالیس منٹ پڑھاتے ہیں چالیس منٹ میں سارا سبق ذہن میں نہیں بیٹھتا ہوم ورک اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو پڑھا ہے اسے گھر جا کر دہرا لو جس طرح کھانا کھانے کے بعد ہم ہضم کرنا ضروری ہے اسی طرح سبق پڑھنے کے بعد ہضم کرنا یعنی پریکٹس کرنا ضروری ہے ہوم ورک وہی پریکٹس ہے لیکن آج کل کے ٹیچرس نے بھی اس پریکٹس کو پتہ نہیں کس چیز کا نام دے دیا ہے
ہاں وہ تو صحیح بولا آپ نے مطلب وہ ہوم ورک اس کے لیے ضروری ہے پر آج کل کے جو ٹیچرس ہے استادذ ان لوگوں نے اس کو کسی اور وے میں کیا ہے جس سے وہ بچے ڈر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرس کو کچھ ایسا کرنا چاہے جس سے ب جو ہے نا خود اپنے من سے کہے جب کوئی اپنے من سے کوئی کام کرتا ہے نا وہ وہ پورے من مطلب وہ کا اس میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے نتائج اس کو مل جاتے ہیں جو بےمن کام ہوتے ہیں اس میں میں انت نتائج ملتے ہیں اور وہ انسان اس میں فیل ہو جاتا ہے چاہے وہ علم ہو یا کوئی اور چیز
ہاں مسئلہ ہوم ورک نہیں ہے زیادہ ہوم ورک میں مسئلہ ہے اگر ایک ٹیچر دو صفحے دے دوسرے تین تیسرے چار تو بچے کی ساری شام کاپیوں میں گزر جاتی ہے وہ تھک جاتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ہوم ورک سے نفرت کرنے لگتا ہے
ہاں نہیں ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے استادذہ کو اتنا کام دینا چاہیں کہ جتنا بچہ کر پائے یہ نہیں کہ اس کو زیادہ اس کو بچارا سکول سے آئے پھر چوبیس گھنٹے اسی سے رہے جیسے اس کے پورے دن تو صبح سے لے کر شام تک سکول میں ہی گزر جاتا ہے پھر جب گھر آ کے پھر اس کو کتابوں پہ گزارےتےے اس کے سارا دن تو اسی پہ گزار جائے گا تو اس کو نفرت تو ہوگی اس ہوم ورک سے اسی لیے اسذہ کو ایسا مطلب اتنا ہوم ورک دینا جائےیں کہ وہ تھوڑا کھیل کود میں بھی تھوڑا ٹائم دے پائے اور کتابوں میں بھی
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا
انسان کے لیے ضروری ہے کہ تب تک ورنہ ہو اس کے لیے وہ تعلق اس کو بھول سکتا ک لگے گا
بالکل بالکل آپ نے صحیح بات آیا
ہوں چلو پھر کبھی چلو پھر کبھی اس پہ کرتے ہیں کھ چ اور بات ہے تھوڑا سا کام ہے مجھے پھر
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ
نوکے